ہلو
آواز نہیں آ رہی کیا وعلیکم السلام ویک الل السلام و ععلیکم السلام آ میں بڑھیا آپ بتاؤ
کچھ نہیں بس تھوڑی دیر میں نماز پڑھنے کا ٹائم ہو رہا ہے وہاں بس جا سکتے ہیں تھوڑ دیر میں مطلب جانا پڑے گا
اچھا جی اجی جی جی بھای جان تو آج ہم ایک بڑی بڑھیا بڑھیا آج ہم ایک انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کریںگے تو یہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے بارے میں بات کرتے
ارے بھائی جان کیا یہ سوشل میڈیا کے بتائے ہیں کہ آج کل تو لوگ صبح اٹھتے سب سے پہلے سوشل میڈیا کی بات کرتے تھ انسٹاگرام صبح جگتےات سب ریلسغتے تو آج کل تو سوشل میڈیا بہت زمان چلاے بھائی کیا یہ بات کریں آج
بات تو سحی کر ہو
جیس جیسے کہ مو موبائل اور اس کے بعد انسٹاگرام یوٹیوب فیس بک واٹس ایپ یہی چلاتے رہتے ہیں پورے دن ہلو آواز آب نہیں آ رہی ہے بھ
ہ آری آری
تو اور بات ویس جیسے کہ بات کریں کہ سوشل میڈیا کی بات تو آپ بت ہی رہے تو سوشل میڈیا کا دور تو اتنا چل رہا ہے کہ کیا بولیں اور اس کے تو بہت سارے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں اور آج کل تو بہت ٹ چل رہا ہے بچوں کے ہاتھ میں موبائل بھی دے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے سوشل میڈیا کا ہے جیسے کہ بات کر سو سو سو لوگوں کو جائزہ لیا نہیں وہ جیسے سو اسٹوڈینٹ یا بچے کوئی بھی وہ سوشل میڈیا مطلب موبائل ہاتھ میں پکڑی تو اس میں سے نبے لوگ ای لیں گ وہ سوشل میڈیا کا یز رہے ہوں گے دس ایسےم لیں گے وہ م ہی کم لگے م تو آج تو تو کیا ہی بتائیں بھائی جان
بات تو سح کر رہ ہے باپ
جیسے کہ ایک سوال تو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا سوچا ہوں گے اچھا یا برا آپ نے کیا ہے کا مطلب ب
برا بھی نہیں کر سکتے اور صحیح بھی نہیں ہے کچھ چیزوں میں برا ہے اور کچھ چیزوں میں بھائی جان اچھا بھی ہے تو ہمارا تو
یہ یہ تو سب ٹھیک ہے بھائی جان کیا بتائیں اچھا سے سولو تو خدا کی م ہے ایسے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے بھائی جان کیا ہے کیا اس کے بارے میں کیا بول سکتے ہیں آپ
ہ دیکھو سوشل میڈیا جو ایک ایسا ذریعہ ہے کہ مطلب باہر کہیں دور بیٹھے لوگ یا ہماری جو مطلب سویدھا ہے ان کو بڑھاتا ہے اور ھیک چییک ہے ہیں ہم کو ایک منٹ میں بھی ایکسس کر سکتے ہیں
ہاں جیسے کہ ا ایک دوسرے سے جڑتے ہیں جانکاری ساھا کر سکتی ہیں اور ویڈیو بھی دیک ستے ہیں بچار دیک ستے ہیں جس جیسے کہ واٹس ایپ کے دوارا انسٹاگرام کے دوارا فیس بک یوٹیوب یہ ایہ انیہ پلیٹ فارم وغیرہل تو اور آج کل توٹل ڈجٹل انڈیا کا جیسے بات کرتے ہیں جس میں ایک ٹولز کی بات کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کا جوان ہی تو ہے کہ میں بناتے تھے طر طرح کی وی بناتے تھے صحیح ہ بھ جان آواز نہیں آ رہ تھوڑی آپ کی دقت ہو رہی کیا نیٹسو تو نہیں ہے
ج ج ہے
ہلو
تو بھائی جان کہہ رہے تھے ہماد
ہوں ہوں بولو بولو بولو اب تو آپ تو آپ کی بار کیا آپ تو مزاد کر رہے ہیں م
ارے ب کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا تو یہ ہے مطلب بہت امپورٹینٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم کچھ ایسی جانکاری دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بار کیا نہیں ہو رہا
نہیں بھائی جان وہ بات تو سبحی ہے لیکن یہ دنیا کو ایک دوسر قریبی لاتا ہے جیسے کہ آپ دور بیٹھے رشتے داروں کو دوستوں سے آسانی سے رابطہ کر سکتی جیسے کہ کہیں اور کہیں جانے کی کیا ہم آپس میں اب آپ سے بات کریں تو طرح سے سوشل میڈیا کاوگ ز میں دوسرے گڈے بات کر رہے ہیں اپناپن محسوس کر رہے ہیں اور جس جس جیسے بھائی جان کیا سوشل میڈیا سے پڑھائی ہو سکتی ہے کیا
ارے نہیں بالکل بالکل بھ سو بتی س تو ہو سکتی ہے
جیسے جو آج کل یوٹیوب یوٹیوبر سے ٹیچر چل رہے ہیں آن لائن پڑھائی چل رہی ہے جیسے لاکھوں ایجوکیشن پی آن لائن کورس اور جانکاری بک میں اپلبدھ ہوی اس طرح سے ہو سکتی ہے نا بھہ
جی جی بالکل بالکل
تو ایک ایک بات آ ایک ایک بات اور بتاؤ بھائی جان کی آج بہت سے لوگ سوشل میڈیا سے کمائی بھی کر رہے ہیں کیسے مطلب کیا کیا اس کے وجراج ہے اس کے
ر جنا یہ دیکھ یہ کہ کیا ہوتا ہے مطلب سوشل میڈیا جو ہے وہ نئی نئی جانکارییا دیتا ہے تو اس جانکاروں سے جڑ کر یہاہ اور کئی جو بے روزگار لوگ ہیں وہ اپنے جو روزگار مر گیا ہے ن ان کے طرف جا سکتے ہیں اور نئے نئے اوسر دیکھ سکتے ہیں وہ
نہیں نہیں یہ یہ بات بھائی جان صحیح ٹھیک ٹھاک کہہ رہے ہیں آپ سے کیا بتائیں جناب لیکن ایک بات تو ہے اگر کسی سماجی مچئلے پر لوگوں کو جاگروک کرنا ہے تو آپ سوشل میڈیا کا اچھی طرح سے یوز کر سکتے
جی جی جی ایک نمبر ایک نمبر والی بات بولی آپ نے سر آپ نے جناب ایک نمبر بات بولی ہے
شری شکریہ بھائی ج شکریہ لیکن سوشل میڈیا ایک طاقتور پلیٹ فارم ہے جہاں آپ بات اپنی لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے کچھ ہی وقت میں آ کوئی ضرورت نہیں ہےپ چھوٹی چھٹی سی ویڈیو بنا کر ایک پلیٹ فارم پر ڈال دوں وہ ویڈیو آپ کو کوئی جو بندہ آپ کو جانتا نہیں ہوگا وہ آپ کے وچاروں سے سہمت یا ا سہمت ہو سکتا ہے گھر بیٹھے
جی ب پہلے کیا ہوتا تھا کہ ا ایک ایک لوگ ہے تو اسے دوسرے لوگ تک جانکاری پہنچانے کے لیے سندیش با جو ایسے ہوتے ہیں نا
ہ ہ ارے بھائی جان بکل جی جی جی بالکل ہاں ہاں
آپ کل کیا گ سو اڑیا ہے اور ایک مطلب پسٹ کیا یا کچھ کیا تو بس اس سے کار ہو جاتا ہے
جی بالکل بجت بات کریے بائی جان لیکن اس کے جو آپ ان سارے فائدوں کی بات کر رہے ہیں لیکن ہر ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں جیسے کی بات کریں ان کے فائدے تو ہیں لیکن نقصان بھی نکقسان بھی بہتے ہیں جیسے کہ بات کریں وقت جایا بہت ہوتا ہے اس چیز میں
ہمم بھائی صحیح کہہ رہے ہو
لوگ گھنٹوں ویڈیو اسکال کرتے رہتے ہیں پت ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا جیسے جیسے آج کل دور بہت چل رہا ہے بچے سوشل میڈیاہ بہت پرباوت ہو رہے ہیں پڑھنے بولو تو دوں کے دس منٹ دیکھ لیں پندر منٹ دیکنے تھوڑا دیکنے اور تھوڑی تھوڑے چکر میں گھنٹوں اور دو گھنٹے پتا نہیں پتا کب چل جاتا ہے اور جس کے ان پڑھائی تعلیم اور اس کی
ہاں یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہو اپ
اور کئی اسٹوڈینٹ سے پڑھائی ہاں ہاں کئی اسٹوڈینٹ پڑھائی کے دوران بار بار موبائل دیکتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے
جی جی جی وہ مطلب جو ہے نا بیٹھے میڈیٹیشن وغیرہ جو ہے ان
ہاں بھائی جان دان دھیان نہیں لگتا ہےا ایک طرح ایکگگر تو نہیں ہوتا بھٹک جاتا ہے بار بار بھائی جان
جی جی جی
جی جناب ویسے کیا یہ میں نے سنا ہے کہ آج کے
ہاں ہاں ارے کیا ہے کہ بچہ تعلیم پر دھیان ہی نہیں د پاتا ہے ا کچی کچی دونوں اور الگ الگ بیواری ڈیفیکٹو آتا ہے چڑچڑا سوااب ہو جاتا ہے جیسے ابھی کی بات بتاؤ میرا ایک ایک وہ تھا
بتائیے
کزن تھا کزن تھا تو وہ لگ لگ بگ ویڈی گیمس بہت کھیل تو وہ دو تین تین چار گھنٹے سے لگاتا گیم کھیل رہا تھا تو راس بیچ میں سے کوئی کچھ کام کے لیے بول دیا اس نے کہ بھائی بھائی جان ج لے کے آؤ تو اس میں تو چلا نہیں لگیا میں نہیں لے جا وہ نہیں آئےا میرا گیم خراب کر دیا چ م ایک طرح سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عجیب و ویوار کرنے لگا
اب بتاؤ یہ کتنی بڑی سمسیا رہ یار
ہ اور ایک طرح سے تناؤ پیدا کرتا ہے جیسے خود دوسروں کی زگی دیکھ خود کو کم طرح سے لگتے ہیں مایوسی بھڈ سکتی ہے تنا ہو آ نہیں لگتا ہے اس سے
جی بھائی جان بات تو صحیح بات کہہ رہے ہو
ایک اور جناب اس کا بہت پرائیویسی کا خطرہ بہت رہتا ہے اس وجہ سے
ارے رے سب سو پرتیشت بات صحیح کہہ رہے ہو آپ پرائیویسی تو مطلب میں ہی ہے اس سے کیکہ آج کل جو ہے سے زیادہ مس یوز زیادہ ہو رہے ہیں ان کی
ہوں
کیونکہ مطلب اگر
تو تبھی
کوئی فوٹو ڈالا یہ کرا تو اسے اب وہ کرتے تو
ایک ایک نمبر ایک نمبر بات آپ یہ تو کہہ رہ ہوں کہ نجی جانکاری سوچ سمجھ کے سھا کرنی چاہیے اپنی کسی کو کوئی بھی او ٹی پی یا ڈاکومنٹ وغیرہجی جانکاری کیا ہے وہ ہے کچسی بھی جانکاری شیئر نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ اس کے بارے میں سو پرسنٹ جانکاری آسند نہ کر لیں
بھائی جان سہی کہہ رہے ہو
بھائی ج نے یہ بتاؤ کہ آج کل اپنی نظر میں دیکھا جائے آج کل ایک طرح سے وہ وہ اینالائز کرا جائے تو آپ کی نظر میں سوشل میڈیا اچھی ہے بریے
ا بھائی جان دیکھو ہاں بھائی جان پرت ایک جو پہلو ہوتا ہے ان کی کچھ اچھی بھی باتیں ہوتی ہیں اور بری بھی باتیں ہوتی ہیں تو ہم اس کو اچھا برا مطلب کہہ سکتے ہیں جیسا ہم اس کو جو کریں گے وہ بھائی جان ویسا ہی اچھا ہوگا برا بھی ہوگا
ہوں یہ تو بالکل صحک رہ ہے بے اصل بات ہے اصل بات تو یہ اصل بات تو یہ ہے بھائی جان کی سوشل میڈیا کا استعمال سمجھداری اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیئے جیسے جیسے کہ اس کے بارے میں جس کے اس کے بارے میں کاوک کہ سوشل میڈیا ایک نوکر کی طرح اچھا ہے لیکن مالک بن جائے تو نقصان دہ نہیں ہو سکتا ہے آپ اب آپ اس کو اتنا یوج مت کرو کہ آپ اس کے آدے ہو جائیں ٹائپ کیا جگہ جگہ پر وز کر سکتے کیکہ آج کل اس کے فائدے ڈیجیٹل جی آ ب ج رہی ہے تو آج کل تو فون پے وغہ پےٹیمہ چل رہا تو وہ ڈجیٹل ہی تو ہے سوشل میڈیا ہے اگر آ اس کو یوز نہیں کریں ہو تو وہ وہ ایکح سہولت نہیں کرتے لیکن سمے سمے پر اپنا اپنا ماننا ہے وہ اس س
آرت بڑھتی جا رہی ہے بچوں کی موبائل چلانے میں بہت صحیح کہہ رہے ہو آپ وسے آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا
ارے بھائی جان کیا ہی بات ہے آپ سے ویسے بات کر کے اھا لگا مل ہیں کہیںے ملنے کا موقع ملتا س پتا کی م ہوگی ٹھیک ہے ال اللہ اللہ کوت نصیب کرے
جی جی جی آپ کو بہتر گرو کے پاس مل گے جی
ہی